ہیلو
ہیلو
ہاں ہاں کیسی ہیں
میں ٹھیک ہوں تم بتاؤ آج کل کیا کر رہی ہو
ارے یار کیا بتاؤں آن لائن کام کر ہ کچھ سوچ رہی ہوں کچھ بیٹھے فری رہتی ہوں فری ٹائم میں کوئی نہ کوئی کام ملتا ہے تو کر لوں کچھ کمائی ہو جائے تم بتاؤ تم کچھ کر رہی ہو کیا آج کل
ابھی نہیں بہت اچھا کس طرح آن لائن کام کرنا چاہتی ہو تو
اے جو ہے جیسے ڈیٹا انٹری ہے گھر پ کوئی بھی ایسے کام ہے آرام سے ایزلی ہو جائیں اور گھر بھی اپنا دیکھ ل اچھے پریوار کی دھ لیے تھوڑی بور ان کم بھی ہو جائے
اچھا میں بھی کچھ پلیٹ فارم پر پروفائل بنائی شروعات میں چھوٹی چھوٹی پروجیکٹ ملے تو پھر دھیرے دھیرے کام بڑھ جتا ہے
تو تمہیں کام کیسے ملے گا یہ کیسے مطلب تم مجھے کروا سکتی ہو یہ کام میں کر لوں
پروفائل پوری طرح بری اسکل لکھی اور روز نئے پروجیکٹ کے لیے آودن کیا لگاتار کوشش کرنے سے کام ملنے لگا
اچھا اچھا کتنا سمے دینا پڑے گا یہ کام کرنے کے لیے مجھے دن بھر میں کتنا ٹائم دینا پڑے گا
شروعات میں تو دو تین گھنٹے روز دیتی تھی اب کام ہم اب کام کے انوسار چار پانچ گھنٹے بھی ہو مطلب ہو جاتے
اور اس میں انکم کیسے اچھی آتی ہے آپ کی یہ سیلری
شروعات میں کم تھی لیکن انو انبو بڑنے کے بعد آئے بھی بڑھ گئی سب سے ضروری ہے کہ سمے اور اور پر اچھی گنوتتا کا کام کرو
اچھا اچھا مجھے یار انگلش تھوڑی تھوڑی کم آتی ہے جیسے انگلش تھوڑا کم بول پاتے ہیں ہندی ہے اردو ہے یہ سب آتی ہے تو کوئی دقت تو نہیں ہو ہوگی ہمیں آن لائن کام مل سکتا ہے
ہاں مل سکتا ہے
اچھا اچ یار بڑی بہت بڑی ہے ہاں یار لگ بھؤ میں
بالکل کئی کام ہندی میں بھی اپلبدھ ہے ساتھ ہی روز تھوڑا تھوڑا انگریزی سیکھتی ا سیکھتی رہو ایک اس سے بوشیہ میں اور اچھے اوسد ملیں گے
اچھا یہ تو یار بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے یار میرا بھی لگواؤ کام تم سے بات کر کے مطلب ان کو بھی لگا کہ ہم کر سکتے ہیں جب تم کر سکتی ہو تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو میرے بھی کوشش کروا کے کام کروا
کر ہاں آؤ کیسے دن ملنے گھر پہ تو میں تمہارا کام کروںا کد کر کے میرات وشوس بڑھ گیا
چلو ٹھیک ہے پھر میں آتی ہوں کسی دن ویکڈ میں ساتھ میں بیٹھ کے سب پوراان کرتے ہیں اس کے بعد دیکھے یار وہ ج چار ب سے بات گھر بیٹھے کچھ کر لے چار پیسہ کما لے اپنے پہ سیلف ہو جائے کہاں کب تک کس پہ سیلف رہیں
ہمیشہ گھروں سے بیٹھنا فیملی بھی ہے نا
بس یہی تو اور پھر دیکھو گھر سے ہم لوگ نکل سکتے نہیں ہیں بچے دیکھنا پیرنٹس جو ہے ات الاؤ نہیں کرتے ساس سسر سے پہلے پیرنٹس تھے تو تھا اب ساس سسر ہیں ان کو بھی دیکھنا ہسبینڈ دیکھنا سب کو تو دیکھنا پڑتا ہے کیا کریں بتاؤ اس سے اچھا تھوڑی کمائی بھی ہو جائے گی گھر بیٹھ کے کام بھی ہو جائے گا اور ان لوگ بھی کچھ رہیں گے
ہیلو آپ کی آواز کٹ رہی ہے ابھی بیٹھے
جی ہاؤس وائف جو ہے اور کیا اور آج کے بتائیے کتنی مہنگائی چل رہی ہے اتنی مہنگائی چل رہی اس مہنگائی کے چلتے اگر دو لوگ کام کریں گے تو زیادہ بیٹر رہتا ہے بچوں کی پڑھائی کتنی مہنگی ہو گئی ہے سب کچھ اسٹڈی وغیرہ اتنا وہ ہو گیا ہے ا کہ کتنی فیس جاتی ہے اور اپنے پر بھی اپنے بھی شوق مار لو اپنے وہ کر لو تو اس سے اچھا کوئی کام مل جائے گا تھوڑا کرلوں گی بہت دیر کر ہوگئے
آپ کی آواز کٹ رہی ہے
ہیلو
ہاں آپ کی کلیئر نہیں آری آواز
آری کیا نہیں
نہیں لہر رہی ہے
اچھا اب
اب ٹھیک ہے
ہم کہہ رہے ہیں ہم بھی ایک ہاؤس وائف ہے تو ہم کو بھی دقت دیتا ہے مطلب ہر ایک چیز کا کیونکہ میرے بھی پیرنٹس ہیں یہاں پہ اور میرا ایک ببی ہے تو میں بھی سوچ رہی ہوتا آن لائن پر
تو یہ آپ کسی فرینڈ وغیرہ نے بتایا ہوگا ورک کہ آپ نے ایسے ہی مطلب موبائل ہی سے دیکھا کیونکہ موبائل میں دکھلاتے تو بہت فرق ہے اور ڈر لگتا ہے نا کرنے میں فیک نہ ہو فراڈ نہ ہو
زیادہ فراڈ ہی تو ہوتا ہے
وہی وہی بات ہے تو آپ کو یہ کسی کے مطلب پلیٹ فارم پے کسی فرینڈ نے بتایا
ہاں فرینڈ نے بتایا تھا تبھی میں نے اسٹارٹ کیا یہ کرنا
اچھا اس سے پہلے میں نے کئی کام کرے ہیں جیسے کپڑے وغیرہ کے کرے ہے کام وہ سب یار اتنا اگر ہم اکیلے تو کر نہیں پاتے ہیں پارٹنر رہ اس پہ ٹرسٹ کرو پھر وہ دھوکا دے دیتا ہے بہت لاس ہو چکا ہے تو ایسا لگا کوئی ایسے سوشل میڈیا کے اس سے جیسے رہتے ہیں آج کل دکھلاتے ہیں وقت وہ مل جائے تو کم سے کم کوئی فراڈ تو نہیں کرے گا پیسہ مرے گا تو نہیں
سے میںئی مطلب گئے کی تھی
ہیلو ہیلو جی
ہیلو
جی جی
ہم کہہ رہے ہیں ایک بار میں کی تھی ایک کمپنی میں تو اس میں پیسے مانگ رہے تھے تو میں نے وہ کام چھوڑ دیا
نہیں نہیں بالکل اچھا ہوا چھوڑ دیا نہیں اچھا ہوا چھوڑ دیا جو پیسہ مانگتے ہیں سمجھے وہ فراڈ کمپنی رہتی ہے جب ہم کو خود نیٹ ہے پیسوں کی ہم خود چاہ رہے ہیں پیسہ ہم خود دے کے پیسہ کام کریں گے بتائیے آپ
جی ہاں صحیح کہا
نہیں تو آپ بہت زیادہ پاگل بناتے ہیں کہتے ہیں ایک گھنٹہ اس سے پہلے ہم مطلب کر چکے ہیں ایسے چھوٹے موٹے کام سمجھ لیجیے پوری ہم نے بنا بھی لیا تھا کئی لوگوں سمپرک میں تھے اور اس کے بعد سمجھ ان ان لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگ گئی اب بتائیے وہ تو ہم ہی وہ پکڑیں گے نا
جی ہاں
کنڈیڈیٹ اتنا پر کنڈیڈیٹ اتنا پرکنڈیڈیٹ لالچ دلاتے گئے ایک بار سیلری دی ہمیں خیر اس کے بعد لالچ دلاتے گئے لالچ میں پڑھ گیا آدمی ان کو جوڑ لو ان کو جوڑ لو گھر کے سارے ممبر کو جوڑ لیا پیسہ لگا لگا کر بند ہو گئی کمپنی سمجھئے ان کا پیسہ ہم نے ریٹرن کیا ورنہ گھر کیا سوچتے لوگ ہماری چھوی خراب ہوتی جتنا کمایا نہیں اتنا اتنا دینا پڑا اس طرح کی فراڈ کمپنی رہتی ہے کوئی ایسی ایسی ٹراسٹیبل کمپنی ہو تو بڑھیا ہے اپنا دیکھیے اگر ایک بار سیلری آتی تو پھر آدمی دن لگا کے کام بھی کرتے اور آج کل تو یار اے آئی کا اے آئی کا زمانہ ہے سوچا کبھی کی اے آئی کا وہ ہے ویڈیو کریٹ کرا ہے تو ہم نے ایک دو ویڈیو اپنی تو میں بنائی ہیں کھٹ کے لیے اس سے کام تھوڑی نہیں اتی جلدی امپرومنٹ تھوڑی نا آتا ہے اس سے اس میں تو ٹائم لگ
جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے اس اس میں تو ٹائم تو چاہیے ہی
ہاں بس اس میں ٹائم بہت چائیے تب گرو ہوتا ہے اچھا نہ لو پر اتنا تھوڑی نا لگتا ہے کی اتنا مہنگائی دیکھی کتنی کتنی بڑھ رہی ہے مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے اگر ایک سے ایک سے دو لوگ ملکے اگر کام نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا اسی میں پھر آپس میں ہسبینڈ وائف میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں بچوں کی پوری نہیں کر پا رہے تو بچے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں
سیم پرابلم یہی ہو رہا ہے ادھر بھی
گھر بہت سارے ٹوٹ رہے
ہ اسی کے وجے سے سچ میں کیونکی آج کل کما نہیں رہا ہے کہیں سے اور ہسبینڈ بڑی دکت پریشانی دیتے ہیں
اب گھر کے کام تو پورے مطلب ہونے ہی ہے کھانا کھانائ بنائ ہے کمانا نہیں ہے بچوں کی فيس جانی ہے اور مہنگائی چرم سیما پے ہے اب اتنی مہنگائی اب کیا کیا جائے بولیے اگر نہیں چلیں گے پر لیڈیز ہے ہاں لیڈیز آدمی سے پیسہ بھی نہیں مانگرے اور فیر کوئی فائدہ نہیں ہے بیکار کی کمپنییاں ہے پیسہ جو دے اس کمپنی تو کام کرنے کی چاہیے پیسہ لے کر یا پیسہ دی جیے تو فارم بھری ہے بےیکار میں بہت جھیل چکی ہے ان چیزوں کے لے کے میں نے اپنا ٹائم بھی بہت سمے بہت برباد کیا ہے پورا پورا دن میرا لگا ہے میں نے اپنے بچوں کا تھوڑا روک دیا ان کو دیکھنا چھوڑ دیا جانا چھوڑ دیا دن رات محنت کر رہے ہے رزلٹ کچھ نہیں آیا جسے منوبل ٹوٹ جاتا ہے وہی میں نے سوچا کہ لاؤ اپنے کچھ فرینڈ سے آج بات کر لیں شاید ان کے پاس ورک ہو
جی میں ابھی تھوڑی دیر میں کال کرتی ہوں جی تھوڑا مجھے کام یاد آ گیا ٹھیک
اچھا ٹھیک ہے چلو
ٹھیک ہے بائے
ہاں